ہلو
کیسے ہو بہت دنوں بات بات ہو رہی ہے
ہاں میں اچھی ہوں آپ بتائیے
میں بھی ایک دم فرسٹ کلاس اور بتائیے لائف کیسے چل رہی ہے آج کل تھوڑا بزی ہو کیا کام ہے
میں بھی وہی حال ہے کام اور بس تھوڑی سی اپنی لائف کے لیئے ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا ہے میرے لیئے ابھی تھوڑا
سچ میں پہلے کتنا فری ٹائم اورن کالج ٹائم ل ت
ہاں یاد ہے کالج کے دن بنا ٹینشن کے گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے
بالکل باہر بھی آنا جانا ہوتا تھا انجوائمنٹ ہوتی تھی وہ ٹائم سب سے بیسٹ تھا اور بتاؤ آج کل کیا مع چل رہا ہے
کچھ خاص نہیں بس خود پر دھیان دینے کی کوشش کر رہی ہوں اور بس تھوڑا اپنا ہی دیکھ رہی ہوں
اچھا ایسے بھی خود پہ دھیان دینا بھی بہت ضروری ہے جب ہم خود پہ دھیان دیں گے تبھی تو آگے ہم اسٹرانگ بن پائیں گے
ہاں
اور بتاؤ آپ اپنی خوشی بھی ضروری ہے آج کل اپنی خوشی بھی ضروری ہے سب سے پہلے
ہ بالکل میں نے سوچا ہے کہ تھوڑی فٹنیس اور اپنی پسند کی چیزیں کے لیے ٹائم نکالوں میں
صحیح ہے ویسے بھی تمہارا ڈریسنگ سینس اور اسٹائل شروع سے کافی اچھا ہی رہا ہے امپریسو رہا ہے کافی لوگوں کو پسند ہے
ارے دھنیہ واد تم بھی ہمیشہ اچھی لگتی ہو ویسے تم نے کچھ نیا خریدا اس منتھ
سر تو کچھ ایسا اسپیشل ہ نہیں بس یہ ہے ڈریس پسند آ گئی تھی تو سوچا کہ بھائی لے لوں کسی اسپیشل دیتے پہن لوں یہ
اچھا کبھی ساتھ میں شاپنگ چلتے ہیں پھر نیکسٹ ویک
ہاں بالکل کوئی پرابلم نہیں چلتے ہیں تھوڑا انجوائمنٹ ہو جائے گا کافی مزہ آئے گا کافی دنوں سے گئے بھی نہیں ہیں اور بتاؤ تمہاری لو لائف کیسی چل رہی ہے
ابھی تو ٹھیک ہے رشتے میں ضروری چیزیں سمجھ اور بھروسہ لگتا ہے نا
بالکل کیونکہ جہاں پہ بھروسہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں پہ آپ آرام سے اپنی لائف نکال سکتے ہو ایک پرسن کے ساتھ
ہاں صحیح کہا صرف پیار نہیں ایک دوسرے کے رسپیکٹ بھی ضروری ہے
بالکل اور ساتھ میں کھول کے بات چیت کرنا اس کسی سی باتیں ہائڈ نہ کرنا من میں جو ہو کھل کے بولنا سوچنا کچھ ہچکچنا نہیں تو یہ چیز سب سے بیسٹ ہوتی ہے
ہ ویسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم لڑکیاں سب کا دھیان رکھتی ہے اور خود کو ہی بھول جاتی ہے جبک اپنی پریورٹی بہت ضروری ہے
بالکل اس لیے اب میں اپنی خوشیوں کو بھی امپورٹینس دیتی ہوں کیونکہ کسی پہ ڈپینڈ رہناا کہ یہ پرسن ہمیں اسپیشل فیل کرائے گا یا پھر اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو آگے چل کے شاید ہم ہرٹ ہو سکتے یا پھر ہمیں برا لگ سکتا ہے تو بیسٹ ہے کہ اپنی خوشیوں کو ہم خود ہی امپورٹینس دیں گیں
ہ اچھا ہے ویسے تمہارا سپنا کیا ہے
میں چاہتی ہوں کہ کیریئر میں آگے بڑھوں اپنی پہچان بناؤ گرو کرو نہیں نہیں چیزیں سیکھوں نئی نئی چیزوں کے بارے میں جانوں
اوکے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے کیریئر میں آگے بڑھوں اور اچھی پہچان بناؤں بٹ اس کے لیے ایک صحیح ڈائریکشن ضروری ہوتا ہے اور وہ تھوڑا اس میں مجھے کنفیوزن ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں جبک میرا سپنا ہے کہ میں ایک اپنا خود کا بزنس اسٹارٹ کروں بوٹیک مجھے سب سے صحیح لگتا ہے کیونکہ بٹیک جو ہے وہ مجھے سلنا کپڑے ڈیزائن کرنا وہ کافی مجھے اچھا ایکسپرینس ہے تو وہ مجھے کرنا بہت پسند ہے اور میرا سب سے بڑا سپنا یہ ہے کہ میرا خود کا بٹیک ہو
ہاں ہاں یہ تو بہت اچ اچھی بات ہے کیونکہ آج کل کسی کے انڈر ورک کرنے سے بیٹر ہے کہ ہم خود اتنے ڈیپینڈنٹ ہوں کہ ہمیں کسی کے نیچے کام کرنے کی ضرورت ہ اور ویسے بھی مجھے تم پہ اتنا ٹرسٹ ہے میں کافی ٹائمس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تمہارے اندر کام کرنے کا کتنا پیشن ہے تم ہر چیز کو اتنے اچھے من سے کرتے ہو اپنی رسپانسبلٹی اچھے سے نبھاتے ہو تو
دھنیہ واد اور تمہارا موسٹ امپورٹینٹ سپنا کیا ہے جسے تم چاہو گی کہ یہ پورا ہونا ہی چاہیے میرا
میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میں بس اپنی لائف میں کچھ ایسا کروں بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس چیز سے اتنا فرق نہیں پڑتا بس مجھے اس چیز کو کرنے سے خوشی ملیے جہاں مجھے خوشی ملے گی میرے لیے وہی بیسٹ اپنی لائف میں آگے چل کے خوش رہنا چاہوں تو
یہی سب سے ضروری ہے ویسے یاد ہے تمہاری وہ پرانی باتیں اور مذاق
ہاں بہ دن کیسے بول سکتے ہیں وہیں ٹائم تو تھا ہمارا انجوائمنٹ کا اب تو صرف کام کی ذمے داریاں گھر کی ذمے داریاں اپنا کریئر آگے فیوچر اب تو سارا ٹائم اسی میں نکل جاتا ہے
ہوں سی کہاا اور بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں بس اپنے لیے کچھ اچھا سا دیکھ ہاں کچھ ایسا اچھا ورک ملے جس میں اسکوپ آگے کافی اچھا ہو مطلب ہمارا فیوچر بیٹر ہو اپ گریڈ بس اسی کے کام میں لگ جی بال اور آپ بتاؤ
ہ میرا بھی صحیح چل رہا ہے ابھی پھر ہم مل کے بات کریں گے بٹ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم نیکسٹ منتھ ہمارا کالج کا جو ٹرپ رہے گا نا اس میں بہت ساری فیمیلس فرینڈس جا رہی ہے جیسے ہماری جتنی بھی ساری فرینڈ ہیں وہ سب جا رہی ہے تو کیا تم جاؤ گے ان کے ساتھ میں
ا میرا کوشش تو میری طر سے پوری پوری ہے بٹ ایک بار میں اپنا پیکج سے چیک کر لیتی ہوں کی پٹی ہے ج کے لیے فم اگر ایسے بھی مدر کی پرابلمب تھوڑی دت ہے ایک بار میں سب کرتی ہووں پھر بتاتی ہو
ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں تم اپنا بجٹ دیکھ کے مجھے بتانا کیونکہ میرا بھی من ہو رہا ہے کہ کافی ٹائم سے ہم نہیں گئے تھے پکنک تو چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمارے سارے کالج کے فرینڈ ہوں گے تو انجوائے زیادہ ہوگا کیونکہ اکیلے جاتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا ہے لیکن جب سب لوگ ساتھ میں رہتے اور وہ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں جو ہماری کلوز فرینڈ ہے تو خوشی دگنی ہو جاتی ہے
بالکل جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اچھی میموریز کریئٹ کرنے کا لائف ٹائم لانگ ٹائم ہمارے میں کریز رہتی ہ
ہاں میں نے ممی سے پوچھا تھا تو ممی نے تو پرمیشن دے دی ہے بولے کہ چلے جانا بٹ پاپا تھوڑے ہچکچا رہے ہیں کہ تمہارا ٹرپ دس دن کا رہے گا تو تھوڑا لمبا ہو جائے جائے گا کیونکہ ان کو میری بہت چنتا رہتی ہے نا اس کے لیے تو اب دیکھتے ہیں پاپا کا ڈسیزن ابھی باقی ہے ممی کی طرف سے تو اے ہی ہیں
کو نہیں بات ممی نہیں پاپا سے بات کر رہی ہیں تو پاپا اور چنتا تو ہے سب کو لگی رہتی ہے کال پہ کنیکٹ رہیں گیپ ویڈیو کال پہ کنیکٹ آائیں گے تاکی بہت ہی پریشان نہ
ہاں وہ تو ہے لیکن پہاڑی علاقہ ہے نا تو نیٹورک پرابلم رہے گی شاید میں نے ان پاپا کو سمجھایا ہے کافی بٹ دیکھتے ہیں ان کا کیا ڈیسیزن ہوتا ہے ویسے تمہارا اگر بجٹ صحیح رہا تو چلو گی ٹرپ پہ کیوںکہ میرا تمہارے بنا من نہیں لگے گا
نو پرابلم اگر میرا سب کچھ رہتا ہے توھر میں ڈی چلوں گی کیکہ پھر یہ ٹمنگ ٹائم نکل جائے گا تو پھر واپس نہیں آ سکتا اس میں ہم جتنا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں اچھ اچھا می بر ھ
ہاں وہی میں سوچ رہی تھی کہ یہ ہمارے فائنل ایئر کا ہے لاسٹ ٹرپ رہے گا یہ ہماراری سبھی فرینڈس کے ساتھ تو میرا پورا من ہے کہ میں جاؤں اور میں کسی بھی فرینڈ کو مس نہ کروں یہاں پر سب میرے ساتھ ہوں تاکہ ا یادگار بنی رہے ہیں
اور بتائیے فیملی میں سب ٹھیک ہے آپ
ہاں تو پھر ٹھیک ہے تم اپنا سارا کچھ دیکھ کے مجھے واپس بتانا اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا ن نیکسٹ ویک تو تم نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا
آپس میں تھوڑا ساوائر ل تھا تو اس وجہ سے وہ ک طبعت ڈال ت ابھی تو سب اک
ہاں پھر بھی میرا سجیشن ہے کہ آپ ایک بار ڈاکٹر سے پھر مل کے کنسلٹ کر لینا کیوںکہ پہاڑی میں ٹھنڈ رہتی ہے تو آپ ایک بار کنسلٹ کر کے سارا کچھ ڈیسائڈ کر کے ہی کنفرم کرنا
ٹھ جیسا بھی ہوتا ہے نا میں آپ کو کل کنفرم کرا دیتی ہوں پھر اس کے بعد اپنی ٹرپ اچھے سے انجوائے کریں گی
ہاں چلو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویک اوکے
اوکے ٹھیک
اوکے بائے